ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم ہیلو ہیلو
ہیلو ہیلو
نیٹورک میں ہاں آ رہا ہے
ہیلو
ہاں آواز آ رہا ہے بولیے ہیلو ہیلو
ایسے ہے
بارش وورش پ بارش بارش پڑ رہا ہے ادھر ہاں آ رہا ہے آپ کا اواز
نہیں بارش ادھر نہ ہو رہا ہےاں پر بارش نہیں ہو رہا ہلکا نہیں نہیں نہیں ہوا ہے ادھر
ھر بہت بارش مار رہا ہے
آپ ادھر بارش ہو رہا ہے
بہت زیادہ ہو رہا ہے پورا کھیت کڑیاں سب بھر گیا
وہ اتنا بارش ہوا ہے ادھر
ہوں ابھی بھی مار رہا ابھی بھی مارا
او ادھر تو ایک دم پان نہیں ہے بارس ایک دم بارش ہو ہی نہیں رہا ہے پورا دھوپ نگا ہوا ہے کم دھندات تو اچھا چل رہا ہے سب خدا کا مرضی
برییا تھا ن
ہم لوگ ترا دھوپ نکلا ہوا ہے پورا بارش ہو ہی نہیں رہا ہے ہاں موسم پورا صاف ہے ایک دم بادل بھی نہیں ہے بادل ایگو ہوتا ہے نا بادل چھایا ہوا ہے وسا بھی نہیں
ہاں ہاں ادھر تو پورا کالا کیا ہے
ا نہیں ادھر نہیں آوں کل پرسو کل بات نہیں ہوا تھا نا مطلب پرسوں بات کیے تھے شاید پرسوں ھی بات کیے تھے ہم کو نہیں یاد ہے
اور ادھر ادھر بات ہوا ہوگا نا آپ کا
کہیں بھی نہیں بات کی کل میرا موبائل ڈسچارج تھا آج ابھی ترت جسٹ بلاکس آئے ہیں ابھی دس پندرہ منٹ ہم کو گھر آئے ہوئے ہو رہا ہے ہم سوچے موبائل تیس پرسینٹ تھا تو ہم سوچے ایک دوگوں سے بات کر لیتے تھوڑا سا ہال چال لیتے ہیں کا سب ہے
موبائل کیسے ڈسچارج تھا لائٹ نہیں تھا نا ادھر
موبائل میرا نیی ٹکتا ہے بیٹری
اور پلس میں موبائل چارج بھی رہتا ہے تو موبائل سے ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے نا اس کی وجہ سے
اچھا تو دو گ نمبر ہے آپ کے پاس
میرے پاس دو نمبر ہے پر موبائل ایک ہی ہے ایک ہی موبائل میں یوز ہوتا ہے
ہمم
ج ہم نوٹو اور بتائیے کیسے ہیں ہم تو سب خیریت ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے ہوں
اور آپ کا شوہر کہاں ہے ابھی
ابھی تو آج مارکیٹ ہے نا تو ادھر مارکیٹ طرف گئے ہوئے ہیں آج ہم لوگ کی طرف گاؤں طرف دو دن مارکیٹ لگتا ہے گھر کے جسٹ بغل میں ہ سو ڈیڑھ سو میٹر کی چی میں تو یہ ادھر ہی گئے ہوئے ہیں
ابو امی کا طبیعت ٹھیک ہے نا
ہاں سب کا ٹھیک ٹھاک ہے پر میری مطلب تھوڑا سا طبیعت خراب ہے میری امی کا
بچے لوگ مدرسہ جا رہے ہیں تھے
ہاں جاتے ہیں
ہاں
مدرسہ بھی جاتے ہیں پلس میں ٹیشن بھی الگ سے پڑھتے ہیں الگ سے بھی مطلب پڑھانے کے لیے آتے ہیں
گھر میں ہی آتے ہیں نہیں
ہمم نہیں گھر میں نہیں آتے گھر کے جسٹ بغل میں جاتے
ہمم بارش تو ادھر بہت آ رہا ہے موسم پورا مست کیاا ہے
ہاں ادھر تو نہیں گر رہا تھا ادھر میں دھان و مطلب رو پائے گا پانی اتنا بارش ہوا تو
ہم ہوتا جارہ رہا
ہم لوگ ادھر پتا نہیں کب گرے گا ادھر تو ہو بھی نہیں رہا نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ اپنا پیمپ موٹر ووٹر ہے تو اسی سے کرتے ہیں
ہاں م تودست کر پانی ووار کرنے پال
ہمم ہمم ہمم اپنا کنواں ہے اسی میں بورنگ وورنگ ہے موٹر ووٹر سب فٹ ہے اسی سے
اچھا آپ کا اپنا پرسنل کواں ہے
ہاں اپنا پرسنل کواں موٹر سارا چیز سب
دے گا ادھر بھی دھیرے دھیرے ابھی تو اسارٹگ ہی ہوا ہے بارش کا نہیں
کاچ ہی بول
ابھی تو بارش کا اسٹارٹنگ ہی ہوا ہے
ہاں ایسے بھی سولہ سے بائیس تک بارث لکھا مطلب بتا رہا تھا پتا نہیں یہ
ارے برسات تو برسات مان لیجے کہ اسٹارٹنگ میں برسات ہے
ا ایک دن میں مطلب کتنا لوگ سے بات ہو جاتی ہے
ابھی میرا بھی میرا بھی نہیں ہو رہا تھا م ہے کہ ہم لوگ کے کموا ملا لیٹ
اں
بہت لیٹ سے میرا مطلب آیا تھا بہت لیٹ سے
اں
گروپ مان لیجیے کہ جیسا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو وہ نہیں نا کرے گا
ہاں
پھر بھی مان لیجیے کہ کیا ہے بات کرے گا اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا
تو کتنا لوگ سے مطلب بات ہو جاتی ہے
ایک بھی تین چار گو کر لیجیے گا تو بہت
ایک دن میں چار پانچ لوگ
دو بھی بہت ہے ت پارو
ہاں
تو ڈھیر سارا کمپلیٹ ہو گیا بار وہ کمپلیٹ ہو گیا آپ ہم کو کیے ہیں نا تو اس میں میرا میرا کمپلیٹ نہیں ہوگا خالی آپ کا کمپلیٹ ہوگا
او نہیں تو ہم جب فری رہیں گے نا تو ادھر سے ہم ایک دو بار کر دیے تو ادھر سے بھی کال کیجےگہ تو بات ہو جائے
جی ٹائم بتائیے تو نیکسٹ ٹائم کال کریں گے
وہی مطلب ہم سے ٹائم یہی پانچ کے بعدے ہو پائے گا
پ پانچ کے بعد
کہس کہ مطلب فیلڈ میں رہتے ہیں نا تو ادھر تھوڑا سا کام میں بھی تو بزی رہتے ہیں
ہوں اپنا کام بھی تو ضروری ہے
کام بھی تو ضروری ہے
ہوں
اب مین ہےس موبائل ریسچارج تھا اس کے وجہ سے ہم نئے ادھر بات کر پائے تھے
ہوں ہوں سمب ا کل چ دے چودلہہ ہزارپ
ابھی تک کتنا انکم ہوا
ہمارا بھی پیمنٹ نہیں آرہآ ہے یہ کمپلیٹ کریں گے تب ن
ا اس میں ادھی پیمنٹ کا جو آپشن آتا ہے اس میں دکھاتا ہے پیمنٹ
اس کو دکھا رہا ہے لیکن ابھی مطلب وہ کب دکھا رہا تو اتنا اتنا ہی ابھی دکھا رہا ہے
تو کتنا ہمیں تو نہیں پتہ چلتا ہے ایسے کتنا ہے بنل سے
وہ مطلب سپتاہ میں ایک دن پتا چلتا ہے صرف منگلوار
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے
ہون
جیسے میرا جب ٹاسک نہیں آیا تھا نا
ہوں
اور کیا بولتے ہیں ہاں میں پاس میں آیا تھا اور ہم کو ہم کو خالی کال آ رہا تھا
ہوں
تو اس ٹائم سکسٹی روپئے دکھا رہا ساٹھ روپئے
ا ؤ مطلب آٹھ روپیہ کے حساب سے
ہاں جو بھی ہے دوبار کال خالی بات کیے تھے بس اور ادھر جو ہم ابھی دس کال کو اکے کمپلیٹ کیے ہیں
ہوں
کیابی نہیں دکھا رہا ہے
ہاں
یہ والا ہم کو لگتا ہے کہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا نا
ہون
اب تو نہیں دیکھ رہا ہے
ہاں تو مطلب مینیمم کتنا کمپلیٹ کرنا رہتا ہے
ہم آ تمید ہے نا پندرہ س پندرہ سو سولہ
او پندرہ سے سولہ کال ایک سپتاہ کا
دیکھیے پندرہ سے سولہ سے سترہ مطلب سترہ کو کال کرنا ٹھیک ہے آپ کو اب ایک دن میں کمپلیٹ کیجیے چاہے ایک سپتاہ میں یا ایک مہینہ میں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
او
ہوں
ایک کال پہ مطلب کا کچھ مطلب اس ٹائپ سے تھوڑا سا آئیڈیا بتائیے تھا ہم بھول جاتے ہیں تھوڑا سا
دوسر ڈسکس پرسنل نمبر پہ کرنا ہوتا ہے
او اچھا اس کے لیے سوری اور دھان ان روپار ہے آپ کا
ہاں ادھر تو مطلب بارش کھلے گا اب تب نا
ہوں ہوں
ہاں یہ بارش
میرے ادھر تو مکئی اکئی جو لگایا ہے مکئی بہ دام لوگ کڑ اڑ رہے ہیں مطلب موقع مل گیا ہم مکئی پے دام کنے کے سر نہ پ
اب زیادہ ادھر بارش آ رہا دیکھئیے آواز سنا آرہا ہوگا
ہاں ہاں ہاں سنا آ رہا ہے
اور گھومنے ومنے چلیے گئے کہیں
گھومنے ومنے کہاں جائیں گے ہم کو کام کام سے ٹائم نہیں ملتا ہے ٹھیک نا ہاں پلس میں ابھی کل تو کلن ایک اور ایگزام لکھ کے آئے ہیں انٹرویو دے کر کے آئے ہیں اس میں پتا نہیں اب اس میں کیا ریزلٹ ہوتا ہے پر امید ہے کہ اس میں بھی مطلب چانس ہے پر دیکھیے تھوڑا سا اس سے ہونے کے بعد تھوڑا سا اور بزی ہو جاتے ہیں
دیکھیے کام سے تو ٹائم کسی کو نہیں ہے لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے
ہوں
کام کرے گا تو کام تو زندگی بھر کرنا ہے
وہ تو ہے ہی ہے اور اتنا گھومنے اومنے میں